تو ہلو ہیلو السلام علیکم
ہاں بولو آپ ٹھیک ہو وعلیکم السلام
میں نے سنگ آو اب ٹھیک ہو
میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
ہاں میں بھی اچھی سے ہوں کون کازن آیا تھا آپ کا ہلو آپ کو پتہ ہے آپ کی آواز جو یہ لیٹ آتی ہے نا اس سے بہت کٹ آف ہوتا ہے میں نے دیکھا آپ کی آواز بہت آپ تک بہت لیٹ پہنچتا ہے وہ اب تو فی الحال ایسیے ہی آپ نے ابھی بھی اپنا نیٹ نہیں ڈالا
مجھے تو اپنا ہی نیٹ چل رہا ہیں نا لائٹ کہاں ہے
ابھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے اور سناؤ
آپ یہ آیا تھا وہ جنید نا یہ چاچو نے بولا ہے گیس پکڑنے کے لیے
اچھا ٹھیک چاچو کے لیے گیس ہے مجھے لگا
ہاں ہاں انہوں نے بولا نا ہمیں فی الحال اب ہی پگڑا کرو
اچھا ٹھیک
ہاں
اچھی بات ہے اب گیا وہ گھر
ہاں ہاں وہ گیا
بھیا کو بھی لیا
ہاں اس کو لینا ہوگا نا ہیا کو بھی سا ورنا کیا
وہ سکوٹی پہ لے جاتا ہے اس کو خدایا رحم خدایا رحم اتنی چھوٹی بچی کو سکوٹی پہ نہیں اتنی چھوٹی بچی کو اب تو کو اور ہوئے کڈم تیار
ہاں ہوئے
اچھا پاپا آ گئے
نہیں ابھی نہیں آئے
ان کا فرینڈ ان کا ویٹ کر رہا ہے
امم
مطلب
آپ کو پتہ ہے ابھی میں ابھی میں کچن میں ہی ہوں کچن میں کتنا ٹائم لگتا ہے انسان کو
کچن میں بہت ٹائم لگتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا
اسی لیے میں پہلے سارا کام ختم کر کے کچن میں آ جاتی ہوں
پتا جب ہم نے کنٹینیو کال کی تھی نا بات کی تھی اچھا لگا تھا لیکن ماما نا اکیلی ہو گئی تھی ان سے بات وہ چپ کر کے تھی مجھے فیل ہوا ابا بھی اس کے سے بات کر رہی ہے تو میں بھی اب ٹھیک ہوں
چلو اچھی بات ہے
ہمم اور سناؤ
نہیں پتا ہے مجھے بھول ہی گئی آواز د ن میں کہاں چلاایا تھا راجپت میں
ہاں اب وہ چڑھائے گے اس پہ
آپ کیا
لائٹ کب گئی
ابھی گئی نا کچھ
اچھا ابھی مجھے نہیں پتا چلتا نا یہاں پہ تو پھر پندرہ منٹ میں واپس آئے گی
ہاں
ہمم ہاں
اللہ کی قسم درد جو ہوتا ہےف
ہاں
گھر کا بھی کام کرو اور باہر کا بھی کام کرو
ہاں اور کیا آپ کا تو ہم روز بولتے ہیں یہ تو چیلنج ہے آپ کے لیے آپ کا آپ کو باہر گھر دونوں کا دیکھنا پڑتا ہے
آج میں نے صبح پاپا سے بھی لڑائی
اچھا ٹھیک ہے اور ا مش باں کیا
میں نے بولا آج میں نے پاپا سے لڑائی کی
کیوں کیا ہوا
ارے صبح میں نے انکو بولا جا کے سبزی لاؤ وہاں سے بولتا تھا
تو مت کھاؤ فر اب کیا مجھے اب سبزی بھی بازار تو خود ہی کرنی
اچھا بولا
پھر جاکے جب میں نے لڑائی کی تب جاکے گئے اور لاے
اچھا کیا
نہیں پانا اور سناو دکھن یہی بتاؤ مجھے آپ بس میں بھی ٹھیک ہوں یہ نا اپنا موسم ٹھیک ہونا چاہیے جموں میں بہت تباہی مچ گئی
ہاں ہاں پت نہیں وہاں تو وہاں بھی تو آج بھی بارش ہوئی پتہ نہیں وہاں سے مجھے لگتا ہے تھوڑی بہت ہوئی ہے بارش اور وہ بھی خطرناک بارش
ہاں ہاں مجھے تو لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ خالی سائڈ کے خالی ج سے رہتی ہے نا وہاں پہ بوندا باند وہئی ہے تھوڑی بہت یہاں پہ پھر بھی اچھی بارش ہو ہ
نہیں انہوں نے بولا تھا نا ودر ڈپارٹمنٹ میں پہلے کہ ان دنو ں ااونچی اونچی جگاو بہ جانا منا کر نا
ہاں آج بھی تو بولا نا وہ ڈلنس وغیرہ میں مت جانا آج بھی بولا ڈالک وغیرہ
پہاڑ وہاڑ تو لینڈ سلائڈ ہونے کے خطرے کو
خطرے خطرا برابر ہے ہاں ہاں یہ تو ہے پتا ہے میری فرینڈ ہے نا شاہین اس کی بہن کی اینک منٹ شوبوں کے پڑوسی کے ساتھ ہو گئی وہ ہاں انگیجمنٹ ہونے والی ہے رشتہ پکا ہو گیا ان کا
چلو اچھی بات ہے
ہوں اں سے شاہین ملےگی ہاں
اپ کو پتہ ہے کا کام کرنا اب اتنا گندا لگتا ہے کیا ہوا
یہ کیا گرا
یہ بات کر
اچھا ٹھیک
میں نے بولا مجھے کچ کا کام اتنا گندا لگتا ہے اب
کرنا تو پڑا ہی پڑتا ہے کام آرام سے بارہ برتن رکھو کیا ہو گیا آپ کو آربی نے کتنے کی
برتن ب تا
نہیں غصہ اب مجھ پہ تو مت نکالو آربی نے کتنی کیے
اس کے ساتھ میں نے بس دو کی ہے
کیوں
وہ کام کر رہی ہے
اچھا تھک
ہم لڑکیوں کو ہے نہیں اور سنڈے ہے تو آج سارا کام رانی کو بھی کیا تھا میں نےاسی نے بولا میں کام کر
وہ بچاری ہے ہی نہیں کہیں میں نے اس کو صبح کیا تھا بولا ہاں کروں گی لیکن دکھی نہیں کہیں
نہیں وہ حیا کو کھلا رہی تھی آٹے وہ ہو گئی ہے نا
ہاں وہ کمزور ہو گئی ہے اور کیا
اس کو نکلے ہیں وہ وائٹ وائٹ نا اس کو
اور کیلشیم کی کمی کیلشیم کی کمی
ارے وہ ادھر ہی آئی شاہد مجھے لگتا ہے وہ ہمارے گھر اگائی
د کماریا کیسے آئی
یہ آئی ہوگی جنید کے ساتھ
ہاں پھر تو یہ آئی اب تو یہ کال کمپلیٹ ہونے کے بعد ن
ج میں نہیں کھایا جات آپ نے انڈو کھایا سچی میں آپ کو کدھر جانا ہے آ جاؤ
اس نے تو بولا میں بیمار ہوں
اور وہ
آج تو چھوٹی ہے
ب
آجٹیام ب کیا ب ب کیا پا مکائ ر گ ہوچ یہ جنید میرا گلا پکڑ رہاتھا
ارے پاگل اتنا ش نہیں کہاں کرتا ہے آپ ان کو بولو دس منٹ تو ہونے تو
یہ کہاں ہونے دے گا وہ دس منٹ پتا ہے ا میں آپ کو بھی بول رہی کہ نہ میں ماریہ کو بھی بول رہا ہ میں نے کہ تھوڑا سا نا ایسے ہی وہ سارے گھوم رہے تھے ان میں ایک مسنگ تھا وہ پتا نہیں گھر کے اندر ہی لیکن سنگ ہے کل سے اب یار ہے وہ کسی کونے میں مر گیا ہوگا کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ اس کو ہاں نہیں بلو کہاں ان کو کھاتا ہے
نہیں ماریہ کو بولو یہاں آ جاؤ وہ وہاں ہے
انہوں نے کیا حالت کی ہے یہاں کی
اور کیا ہوگی نا یہ چوزیں ایسی ہوگی شور آ رہا ہے اقرا کیا ہوا آپ کو
چوزے کہاں گئے گئے
گئے
آپ نے کھلے رکھے تھے آپ نے کھ
نہ وہ آپ کرو تھوڑی دیر بات خود کے ساتھ میں چوزوں کو ڈھونڈوں گی
اچھا ٹھیک کہاں گئی وہ
کیوں کے میرے ساتھ وہ
چلو ٹھیک ہے بیٹھو اللہ حافظ